میں نے بہن کو کال کیا تھا
اچھا
میں نے اس کو میں اس کو پوچھنی س کہ ہیا آئی یا نہیں
اسی میں آپ نے فون کیا اور یہی سے میری فرینڈ ہی کال کر رہی تھی اب میں نے سب کی کال کٹ کی ہے میں نے کہا سب سے امپورٹنٹ کال یہی ہے
ہاں وہ تو ہے ضائع ہو جاتا مجھے میں کیا کرتی
اور کیا پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے کتنی کو بھی ابھی ضاع
کتنی
تین
اللہ کی قسم
اللہ کی قسم
کس کو کیا آپ نے بڑی کو
نہیں میری فرینڈ اسی کے ساتھ نکال کر رہی تھی نا
آ
اسی کو
اچھا تین ضایع ہو گئی
ہاں اور کیا
ان کو بات نہیں ہوئی کہ کنیکٹ نہیں ہوئی
کنیکٹ نہیں ہوئی پہلے اصل میں آپ نے پہلے یہ کہا نا کہ سروت پرابلم ہے میں نے آپس بہن کے سات کی ہے تو
ہاں
مجھے تو نہیں کرنا تھا لیکن میں نے کیا وہاں دو تو اچھے سے ہو گئی دو کال
اچھا
تین ضایع ہو گے تھ
میں نے کی نا ک د گ سر ایک ایک شاید میں نے دو کی وہ اچھے سے ہو گئی
ھمم
پھر میں نے تیسری کی شاید میں دو کی اس کے ساتھ اچھے سے تیسری کی تو وہ پھر اس نے یہ وہ کنیکٹ نہیں ہوئی
وہی میں نے دو کیا اچھے سے اور
آ میں نے آبک نا ایک اس پہ وہاں سے چارا یہ ایپ نے یوز کی ہے تو میں سوچا چا وہ تو گئی
ہاں
اور سناو
شکر اللہ تعال آف سناو
مشح بول للہ اور سناو ہو میری بیٹی ہےا سرف روتی سرف روتی م پاگل کیا کیا بن گ س پت نہیں کیا مسئلہ ہے یہ تو ایک اتنی کم زور ہو گئے ہے اوپر سے بیسی بھی نہیں ہے صرف روتی ہے
آوااز گئے تھے کہیں مارکیٹ کیا کیا پھر کیا رہا ہے
ہم نے ل ایک لسن
ھمم
اور لاائے وہ پران جس کو کشمیری میں بولتے ہیں
اور انگلش میں اردو میں کیا بول رہے ہیں
انگلش میں اس کو شیلٹ بولتے ہیں شیلٹ اردو میں مجھے پتا ہے سو کیا بولتے ہیں
یہ میںت وہ ہے پران جائے و چنا جائے
نہیں نہیں وہ تو بہ بارے پیار ہے زندگی کے
اچھا
یہ وہ پران نہیں ہے اس کو کشمیری میں پران بولتے ہیں لیکن اس کو انگلش میں شیل
تو مجھے بوللاو آپ کو اکاؤنٹ میں کچھ فالٹ تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا
کون سا فل
جو نا یہ ا فو تھا تھا وہ ہ
کون سا
گوگل پے گوگل پے اپن کرنا تھا فون پے
پ ہاں ج م چلائی نہیں
کیوں
پتا نہیں آپ نے تو کیا تھا اس میں
اس میں کہا نا میں نے گارڈ ایڈ کرو ایسے نہیں ہو رہا ہے
مجھے تو پتا ہی نہیں ہے میرا گ یہاں پہ ہے گھر میں ہے
دیکھنا تھا ہ
دیکھیے کیا کروں گی میں
ا
اچھا ایک بات بولو ہاں نہیں نہیں پہلے آپ ہی بولو
نہیں مجھے یہ بولنا تھا مطلب اور جب بھی مجھے گن سان میں پرابلم ہوتی ہے نا میں جلدی جلدی کالر ڈھونڈ کے لاتی ہوں
ہو جاتی ہے پھر پارک سے
پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مطلب ڈاکٹر یہی ریکمینڈ کرتے ہیں میں پہلے سے ہی کر رہی ہ
پتا نہیں گار دن کے لیے پھر کیا رکھتا ہے ڈاکٹر میری بہن کو بھی تھا نا اس کچھ نہیں رکھی تھی دوائی مت یہی پرگب رکھتے ہیں ہر کسی چیز کو
ہاں اور کہی یہ تو خر ہی پڑتی
ان کو بھی ایک دوائی رہی کمر میں درد طو پر گیبلن گھٹنے میں درد تو پر گیبلن بازو میں درد تو پریگبلن گردن متاو پ پرگبلن
آ نا موٹر پرش نا یہ ہاں کیا کہہ رہی ت آپ
میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے ایک اکاؤنٹ نا فار ایگزامپل آپ نے اپنے فون سے دیا کسی نمبر کو ایک اکاؤنٹ میں وہ نہیں دے سکتی ہوں
میرا
نہیں کسی کا بھی فار ایگزامپل اگر اپنے ما کے دیا نا اپنے فون پہ میں میں بھی دے سکتی ہوں کسی کو مط ایک آئی ڈی کو
نہیں کہاں ہوتا ہے ایک ہی کو اور ایک کو ایک ہی چلتا ہے اب الگ الگ جو ہے نا مطلب گوگل پے جیسے بناؤ فون پے بناؤ ہمر س لگ رہ ہے تھ ایک ہی نہیں لگ رہا مطلب ایک پہ اکاؤنٹ نمبر دے دو دوسرے پہ پے آئی ڈی د دو تیسرے پہ گوگل پے آئی ڈی دے دو چوتھے پہ پے ٹی ایم دے دو ویسے ہوتا ہے
مطلب جتنے نمبر اتنی آئے ڈی
ہاں
اے کہاں سے لائیں گے
وہیں میں کہہ رہی ہوں نو
آپ نے کتنے کیا آپ نے اتنے ناور کہاں سے لائے
میں نے اتنے کیے لیکن میں نے کیے نا وہ پرانے نمبر پہ ہی کام ان میں میرا اپنا خود ہی تھا
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
ہوں ہوں وہ تو ٹھیک ہے اب میں اپنے ہسبینڈ سے مانگتی لیکن میں اس سے بہت متل کرتی
ہوں
وہ ایسا ہے وہ میرے پیسے ہی کھائے گا
وہ بھی مسئلہ ہے یہی میں نے پتا ہے میری بہن جو ہے نا اس کی بھی ساری مطلب تو دیکھا ہے اب نہ انگیجمنٹ ہے نہ کچھ اس نے بھی پرسوں یہی کہا
اچھا
اس نے کہا اگر میں اس کا اکاؤنٹ دوں گی تو وہ پیسے پہ فاپ واپس واپس نہیں ل لینے ہیں
سچ میں
اس نے ویسا اللہ کی پسا اس نے ویسا ہی کام لیکن شادی سے پہلے ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا ہے ہے نا مطلب میرے ساتھ بھی شادی اس سے پہلے ایسا نہیں تھا لیکن وہ شادی سے پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ مطلب اگر میں اس کا اکاؤنٹ دوں گی وہ پیسے واپس ہی نہیں لینے ہیں
اللہ کی قسم ہیں
اللہ کی قسم
اس کو کیا ہو گیا پھر
اصل میں میں نے اس کو بولا تھا منکا میر لیدے دوو آئی ڈی ای آ ڈی اکؤنٹ نمبر کو
ہاں
اس نے وہاں سے کہا وہ پھر واپس ہی نہیں لینے
اللہ وہ تو پھر پلاانی پے رہ ہے بہن
ہ مجھے وہی لگتا ہے اپ کیا کر پائی کیا ہے مجھے اللہ کی کسم مطلب میں ابھی سوچتی ہوں نا مطلب اگر وہ کچھ دیر روتی ہے نا اس سے بہتر تھا
اس کو کیا تھا اتنا پریم اس کے س دس سالوں کا کچھ ہی مہینے ہو گئے تو ہ کن اوہ پاگل ہے
لیکن یہ ہے نا میری کزن مطلب جس کو نا ہے ہی آلریڈی مسئلہ مطلب سسر وہ کا سسر آتا نہیں ہے وہ یہ
ہاں ہاں
دیکھیے اس کا ہزبینڈ اچھا ہے
سچ میں
ہاں
کس حساب سے
مطلب ہر کسی حساب سے بھی مطلب وہ اس کو ابھی بھی منتھلی پاکیٹ منی دیتا ہے اور ہاں ہاں
کتنا
مطلب جتنا اس کو خود مطلب ملتا ہے پندرہ ہزار کی کچھ منتھ کا وہ اس میں تین مطلب اس کو خود ابھی ملتے ہیں پندرہ ہزار منتھ کا
اچھا
وہ اس میں تین ہزار دو ہزار پانچ ہزار دیتا ہے اس کو ایک وغیرہ وہ بھی دیتا ہے
سچ میں
ہاں ہاں
پھر تو اس کو ٹیک ہے
نہیں نہیں اس کو تو ملتا اس کو تو ملتا ہے اور یہ مطلب یہ پیسے اگر اس نے اکاؤنٹ دیا ہے اس کا
ہوں
اس کے پیسے اگر آتے ہیں وہ بھی واپس کر لیتا ہے
دیکھو
ہاں
اس کو کیا ہو گیا اگر اس ایک مسئلہ ہے پھر دوسرا مسئلہ ٹھیک ہے دیکو وہ مسئلہ اس کو ایک دم امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو سولوے کرنے آتا ہے اس کو یہ بھی ہے کل وہ اس کو ادر ہی آئے گا اگر اس سے زیادہ پرابلم ہو گئی تو ان کو اچھا مکان وکان ہے اس کو کچھ نہیں ڈھونڈنا ہے مت
نہ کچھ بھی نہیں
تو اس کو کیا ہو گیا تمہاری بہن کو وہ کیا اتنا پاگل ہو گئی ہے جیسے وہ بوڑھی ہو گئی اس کو پ کوئی نہیں لے گا تو
کیا مجھ سمجھ نہیں آد ہے ب پغک ہے کچھ
اس کو ابھی نہیں لاگے گا اس کو ابھی قبر میں اندھا ہوناا بنتا ہے پھر بعد لگتا ہے شادی ہو جاتی ہے نا پھر اکانمکلی مطلب ہونا چاہی نا اسٹیبل ہال
اور کیا
اس کو پھر بعد میں مطلب پرابلم ہو جائے گی
وہی پتہ ہے کسم سے ما مجھے پرسوں ایک بار کزن نے کہا کہ مطلب ایسے ہی کھیلتے کھیلتے انوب ہو رہی تھی مطلب آپ کو کتنی پاکٹ بنی ملتی منتھ کی مطلب ہسبینڈ سے میں نے کہا کچھ بھی نہیں
ھمم
مطلب کچ بھی نہیں میں نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں مطلب وہ نہیں ایسے دیتے ہے کبھی کھار مطلب مجھے لگتا ہے سال میں ایک بار یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا یا کچھ تب دے گا لیکن ایسے اس سے کہا میں نے پاہلی بار ہے ایا سنا ہے کہ مطب ہسبینڈ یہ نہیں دیتا ہے منتھلی
ھمم
میں نے کہا آپ نے سنا ہوگا پہلی بار لیکن ہمارے لیے یہی ہے
ہمارا تو روز کا ہے
ہاں اللہ کی نہیں وہ جو میری زر ہے نا دوسری جس کی نا شادی میرے ساتھ تی ہوئی اس کو بھی ملتی ہے برابر بالکل اور اگر وہ تھوڑا سا بھی خرچہ کرے گی نا بیٹے کے لیے
ہاں
اس کا حساب بنا کے ہوتا ہے وہ اس کو برابر واپس کر دیتا ہے
دیکا
ہاں ہاں تو اس کا بھی ہے ایسے
اچھا ہے مطلبکانمکلی وہ اچھے ہیں نا
ہاں ہاں
مطلب وہ گزارا اچھا
میرا پتی مطلب اپنے کمانے کے لیے تو ٹھیک ہے
اس کا الگ ہی مسئلہ ہے
مطلب کسی کو بھی نہیں دیتا مطلب نہ ماں کو نہ بہنوں کو نہ کسی کو نہ باپ کو وہ بس کیتا ہے کہ مب میں گھر وہ کہ اس کا کہنا ہے مطلب میں گھر دیتا ہوں نا اب کھاتی پیتی ہو نا اب کیا چاہیے
مطلب اس کو یہ نہیں ہے اس کو یہ نہیں اس کو یہ نہیں ہے سینس کہ مطلب خود کے خرچے بھی ہوتے ہیں کچھ مطلب آپ کا سب کچھ بولتے ہیں
ہاں
مطلب اب اب وہ ویسے کپڑے نہیں لاتا ہے مطلب منتھلی یا مطلب منتھلی یا سال میں کتنے بار ویسے کپڑے نہیں لاتا ہے پھر تو نہیں تھی ضرورت
آپ کو لگتا ہے اللہ کی قسم آپ یا میں اگر ہم خود بھی نہیں لائیں گے
ہ اور کوئی ن لائ
ہے نا ہ خدائے
میرے ہسبینڈ کا بھی مسئلہ نہیں وہ نہ خود کے لیے اب اس کو ہے ہی نہیں میں بولوں گی وہ یہی کہ اس کو بہت سارا مسئلہ ہے بہت سارے خرچے ہے اتنی اس کی کمائی ہے ہی نہیں ہاں تمہارے ہسبینڈ کو پت نہیں کیا ہو گیا ہے
اب وہ بول رہا تھا مجھے اللہ کی قسم سے مجھے بول رہا تھا کہ مطلب میں یہ ال ریکارڈراؤ گاطلب بٹری والا
ہاں
پھر میں آپ کو دوں گا مطلب دن کے پچاسی مطلب اگر پچاسی روپئے دے گا دن کے
میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے مطلب چلو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے
اس نے بولا تھا میں لاؤں گا یہ پھر مطلب جو تیل کے پیسے ہوتے ہیں وہ یہ پھر وہ بھی نہیں لگیں گے میں آپ کو دیا کروں گا تب سے بھی اتنا ٹائم ہوا اللہ کی کسم مطلب اب کس کو بولے انسان کیا کرے
شارم آتی ہے
اور کیا مطلب مطلب جوب بولتے ہیں نا پھر خود ہی ہوتا ہے کچھ
اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو واپس کال کرتی ہوں
ٹھیک ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ